وعلیکم السلام
ہ وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں بھائی جان
ہم بھی بہت اچھا ہے بھجن سب کے تھ بھجن آپ اپنا بتائیے نا آپ کیسے بھجن سب
جی جی بھائی جانا ہم بھی بہت اچھے سب کچھ خرییت ہے امی ابو لوگ بھی ٹھیک ہے تھوڑا امی کا ہی طبیعت خراب ہو جاتا ہے سمجھے
کیوں بھائی جان گرمی کے کارن ہو گیا ہے کیا
جی بھائی جان چکسک تو یہی بول رہا تھا کہ ابھی سیزن ہی چل رہا ہے بخار کھانسی سردی کا سمجھے بھائی
ہاں آھا
چلتا ہے نا دو پہر میں اتنا تیز ہوتا ہے کہ اور امی جان چلی گئی تھی نانی جان کے یہاں تو آئی ہے تو ان کا طبیعت بہت خراب ہو گیا تھا سمجھے بھائی
جی بھائی
ہاں تو اس لیے لا کر ا دوا دیے ہیں کھانا کھلا کے دوا کھلا کے اور وشرام کر رہی ہے امی جن سمجھے بھائی
جی بھیا
جی آپ بتائیے نا ہمیں جان ابو جان لو کیسے ہیں
ہاں بھائی جان ان کی بھی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی امی ج ان کی جو تھوڑی دھوپ لگ گئی تھی سردی یہ سب ہو گئی تھی بھائی جان باہر سے آئی نا تو ب تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی دو طرح دو جگہ کا پانی لگ گیا بھائی جان اس کے کارن پر ہم دوا دی ہے بھائی جان تو ٹھیک ہو گئی ہے ادھر کافی دن ہو گئے کیا آپ آپ کی امی جان ب جان کی دوا دیے ہے بھائی جان
جی بھائی جان امی جان کو دوا دییا بولے نہیں یہ چکسا سے رائے لے کر اور دوا لائے ہیں تو امی جان کو اچھا دوا تھا لیکن اب راحت ہے بہت ان کو سہولیت ہے بھائی جان
چلیے اب سہولیت ہے تو ٹھیک ہی ہے بھائی جان سہوولت اور چکسک کو دکھا دیے تو اب مطلب ڈر ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی جان اب
نہ ہو
ہاں بھائی جان کھانا کیا کیا کھیا وسے بھائی جان
کھانا آج کھا ہے بھائی جان کھانا میں تو بہت کچھ تھا بھائی جانا سمجھ آج تھا آج تھا برییانی تھا ہ چکن بریانی مٹن بریانی پھر مچھلی بنا ہوا تھا پھر تھا سیویا تھا پوی تھا مطلب جو مانس نہیں کاتا ان کے لیے سوئیا تھا اور پوری مطلب پورا خاندان کے لوگ آئے تھے
جی
تو سویا تھا پوری تھا اور پھر اس میں سلاد تھا سلاد تھا کھیرا کا تھا سمجھے اور اس اور اس میں تھا چکندر تھا پھر گاجر تھا سمجھے بھائی اور اس میں نیمبو تھا مطلب اور ا مرچ ہری مرچ جو ہوتا ہے
جی بھائی جان
جی وہ ہری مرچ بھی تھا پھر سب کو مکس کر کے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہوا تھا اور اس کے بعد کچی آم کا سیزن چل رہا ہے سمجھے بھائی
جی بھائی جان
آم کا اور پودینے کا اور ہری مرچ کا مکس کر کے جیرا ڈال کے چٹنی بھی تھا سمج
جی
اور یہ سب مطلب پتا ہے کون بنایا ہے ہم اور میری امی جان بنائی ہے امی جان بنائی ہے بھائی جن مچھلی سمج
جی بھائی جان
ا کیونکہ مچھلی بنانے میں ہم کو تھوڑا دقت ہوتا ہے سمجھے بھائی
جی
اور امی جان تو مطلب ہم سے کافی عمر میں بڑی ہے اور انوبو میں بھی بڑی ہے سمجھے بھائی تو وہ خود سے بنائی ہے مچھلی مطلب اتنا لذیذ مچھلی بنائی ہے بھائی جان کیا بولے اور مچھلی لائے ہیں خود سے ہم کین کے خرید کے لائے ہیں اور روہو مچھلی تھا سمجھے بھائی جی اور روہو مچھلی تھا پھر مطلب بریانی بنائے ہیں ہم خود صرف امی جن مچھلی بنائی ہے اور بریانی ہم بنائے اور سارے لوگ ایک ساتھ سیویا پی بریانی پانی مچھلی سلاد یہ سب وغیرہ وغیرہ سب خاندان کے لوگ بیٹھ کے دعوت پہ
جی بھائی
اور سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے آج کھائے مطلب پہلی بار اتنا دعوت پہ خوشی مل رہی ہے بھائی جن سمجھے بھائی
سلاد خود بناائے امی ان بنائیے بھائی جان
مطلب مچھلی کو چھڑ کر سب کچھ ہم بناائ ب سمج
جی بھیا
تب تین بجے سے بنانا شرع کیا بھ سمجھے تو ختم ہوا ہے مطلب چھ بجے تین گھنٹہ لگ گیا
تو خود اتناچ زیادہ تھا کہ بھائی جان کیا کہے ایسے سے پیٹ بھر گیا ہوگا آپ
جی جی بھائی جان مطلب سلاد تھوڑا کمی کھائے ہیں کیونکہ بریانی ہم کو م مچھلی بہت پسند ہے سمجھے بھائی
جی بھیا
یہ اسی لیے کم کھائے آج بریانی سلاد کم کھائے
امی جان کا پیٹ بھرا ہے نا بھائی امی جان خوب کائیے نا
جی بھائی جناامی جان تو بہت اچھے سے کھائی ہے بھائی کہ ہم اپنے خود سے مطلب بیٹھ کے کھلائے تاکہ مطلب طبیعت بھی خراب تھا اور اچھے سے نہیں کھاتی تو اور کمزوری ہو جاتا اسی لیے اچھے سے بیٹھ کے
پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے بھائی جانب کا
پڑھائی لکھائی تو بھائی جان بڑھیا چل رہا ہے بہت مطلب اللہ کا رحم ہے پڑھائی لکھائی بہت بڑھیا چل رہا ہے کیا بولے مطلب تین گھنٹہ دن میں اور دو گھنٹہ رات کو پڑھتے ہیں پانچ گھنٹہ پڑھتے ہیں پورا مطلب دھیان سے پڑھتے ہیں دھیان کیندرت کر کے پڑھتے ہیں ب کیونک دیکیے بائی جان ہم لوگ ہیں نا ت مدھیم ورگ کا لوگ ہیں
جی بھائی جان جی بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان اور پڑھائی لکھائی تو اچھا س چل رہا ہے بھائی جان نا آپ کا
جی بھ جان پڑھائی لکھائی سب اچھا سے آپ بتائیے نا بھ جن
میرا بھی پڑھ لکھا اچھا چل رہ ہے بہت
کہیں گھومنے جانے کا سوچ رہا ہے کہ نہیں بھائی
نہیں بھائی جان ابھی ہم سوچ تو نہیں رہے تھے ابھی تو آئے گھوم کے تھوڑا دن پہلے بھائی جان بنگلور گئے تھے بھائی جان وہاں پہ کافی جگہ گھومے ہیں آپ بنگلور گئے کیا بھائی جان
جی بھائی جنا ہم بنگلور ایک بار گئے تھے وہاں پہ ایک وہ جگہ ہے کون سی جگہ یاد نہیں ار
ناندی ہیل ہے بھائی ج
بہت اونچائی ہے
جی بھائی جاننا جی نندی ہل ہے بھائی جان وہاں مطلب جانے کے بعد بادل دکھتا ہے بھائی جان
جی بھائی جن سائی بولے ہیں بہت مطلب اچھا اچھا پراکرتک چیز تھا بعق ائین مطلب بہت مطب جی
بہت جی بھ جان بہت اچ بہت اونچا پہاڑ یہ سب ہے بھائی جان وہاں پہ مطلب پیدل چاہیے گا تو بھائی جان آپ کو قریب چار سے پانچ گھنٹہ لگے گا چڑھنے میں بھائی جان اور پورا تھک جائیے گا اس لیے وہاں پہ بہت کم لوگ پیدل جاتے ہے ا اب لوگ تو غلط سے چلے گ ج پیدل تو یہ کہیے کہنا آئیے گا
جی اور ب تائی نہاائی جا
ہاں بھائی جان میرا سب ٹھیک ہے بھائی جان میں تھڑی میری خود تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی اتنی دھوپ جو آ رہی ہے بھائی جان تو تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی
جی بھائی جن گ گرمی اتنا ہے کہ دیہ میں اب شریر کے اندر مطلب شریر کے اندر بول رہے شریر کے باہر وہ چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا ہے وہ ہونے لگا ہے اتنا گرمی ہو رہا ہے بھائی جاندھر
جی سر اور بتائیے بھائی جان کے اھی کوئی آپ کو جانے کا پلان ہے کہ نہیں کوئی یاترا کرنے کا پلان کوئی پسندیدہ جگہ گھومنے کا پلان اور وہاں کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بھائی جانی یہ سب کچھ بن وناائے ہے یا نہیں یا چھٹیاں میں کہا جاتا
جی بھائی جان سوچ تو رہے ہیں بھائی جان گووا اور کیرلا جانے کا سمجھے بھائی جان بھائی ا سات آٹھ بھائی جن لوگ ہیں ان کے ساتھ بھائی جن جانا ہے مطلب مستی خوب کرنا ہے بھن اور پیڑ پودے پراکرتک جیو جنتو اور پیڑ پودے پھر پہاڑی یہ سب پرکرتی کا دین دیا ہوا چیز دیکھ رہا ہے بھائی جان اس کو کو محسوس کرنا ہے اپنے اندر مطلب اس کی خامیاں اور کوبیاں مطلب اتارنا ہے بھائی ہم کو مطلب گووا جو ہے نا بھ جن
جی بھائی جان
پریٹکوں کے لیے بہت اچھا شہر ہے بھائی یہ سمجے وہاں کا بیج وہاں کا بیچ جو ہے اتنا مطلب سوچھ ہے ہا سوچھ آتی ہے بھ جن کیوںونکہ وہاں پہ ادھک ماترا میں وہ پیڑ اویلیبل ہے سمجے بھائی
جی بھائی ادھر سے ہم سنے ہیں بھائی جان ادھر کافی ناریل ملتی ہے بھائی بہت سستے باؤ
جی بھائی جن ادھر تو ناریل بھی ملتا ہے بھائی جن مطلب لم سم ملتا ہے ناریل
ہم تو بنگلور گئے تھ تھے بھائی جان تو وہاں ناریل اتنی سستتے تھے کہ ہم لوگ کافی ناریل پیتے تھے ناریل سے پانی پیتے تھے بھائی جان قریب بیس میں پچاس میں تو اتنی نہ ہے پانی پیتی ملتی تھی بھائی جن کی لگتا تھا کہ کافی بہت زیادہ ہو گیا
ہاں اور ایک بار ہم تو مطلب ناریل خریدنے کائے ہے
جی بھائی جائی
تو بہت دام بتا دیا سمجھے مطلب اسی روپئے بول رہا تھا ایک ناریل بتائیے کیرلا میں ہے بیس روپے
بھائی جان تو مطلب کہ جو آپس یہاں پہ جو بول رہے ہیں نا بھائی جان ا یہاں پ ناریل بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں ناریل کے لیے زمین نہیں ہے بھائی یہاں کی مٹی میں آم کا پیڑ لگتا ہے لچی کا پیڑ لگتا ہے اس لیے وہ چیز وہاں سستا ملتی ہے اور یہاں آنے میں تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے بھائی جان لیکن بھائی جان آپ وہاں پہ اگر آم کا دام پوچھو گے بھائی جان تو وہاں آم مہنگا ہوگے جیسے یہاں پہ جتنا سستا آم ہو نا بھائی جان اس یہاں سے کافی مہنگا آم وہاں ہوگا اس لیے بھائی جان یہ ہوتا ہے تو اگر جو چیز وہاں سجتا ہے وہ کچھ چیز یہاں مانگا ہے کش جی وا یہاں مہنگا کچھ چیز وہاں سستا ہے کیوںکہ وہاں اسے لانے کے لیے ناریل یہ سب لانے کے لیے بھائی جان کافی مطلب کہ ٹرک ہی
جی جی اور مطلب جی بھائی جان چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی بھائی جان اللہ حاظ
سو بائی جان ٹھیک ہے خیال رکے گ بھائی
جی بھائی جان اللہ حافظ بائی جان انشاء اللہ اللہ حافظ
کاٹ کے پائے جان